و علیکم السلہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمد للہ آپ خیرو آفیت سے ہیں
اچا سا شکر اللہ گھر پہ سب ٹھیک ہوں گے جی جی اچھا جی شکر شک شکر اللہ کا اور بتائیے کھانا
کہ کھان آپ جی جی جی بالکل ہم نے کھانا بھی نوش فورمایا ہاں بالکل صحیح
صحیح
تو ابھی میں ایک حکیم صاحب کا ویڈیو دیکھ رہی تھی ان کا فرمانا تھا کہ جو ہماری ضرورت زندگی کی ہے جیسے کھانا پ اس کا مقصد ہوتا تھا ہمار جسم کو توانائی بخشنا
ہاں وہ تو ہے ہی
یہ کیا ووال آ گیا ہے کہ اب جو ہم کھانے پینے کی چیز لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری صحت پہ ہی با اثر پڑا ہے تو بچا کیا ہے پھر انہوں نے وجہ یہ بھی فرمائی کہ بولا کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا کھانا بالکل بالل مطلب وہ صحیح ہے مگر کس لحاظ سے کھات ہے کس وقت پہ کھاتے ہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہمارے جسم کو کوئی تک تکلیف نہ پہنچے
وقت تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے نا اس سلسلے میں
صحیح انہوں نے فرمایا کہ صبح اٹھ کے ہم جب ا صبح پہلے ہم تو پوری رات بھوکا ہوتے ہیں پھر صبح اٹھ کے پہلے کیا پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے صبح اٹھ کے گرم گرم نون چائے ابڑ میںد کو مدیک کو اس پر گم چائے کی چس کیا لینا وہ بھی ایک مضر صحت ہے ہمارے مدے کے لیے اور ہمارے اور وہ ہمیں کوئی توانائی کش غذا نہیں ہے
نہیں دیتے جی صحیح ہوگ
بت لشاور چیز ہے جو ہم لیتے ہیں تو اگر ہم نہیں لیں گے صبح کی چائے ہمیں سر میں درد ہو جائے گا
ہاں وہی وہ تو نشہ بن چکا ہے ہمارے لیے
جی وہی نمکین چائے لے کر ہم صبح نکلتے ہیں اور جو بھی ہمارے اپنے مصروفیات ہوتے ہیں چاہے کسی کو دفتر جانا ہو چاہے کسی کو کو اسکول جانا ہو چاہے کسی کو کر کے کام کرنے ہو اسی چائے کے ایک کپ پہ ہم رہ کے وہ دیں گے کام کر لیتے ہیں تب جا کے پھر ہمارا ہم تھوڑی سی تھکان محسوس کرتے ہیں اس کی وجہ سے تو بھولا پھر اسسی کہ شام کا کھانا جو ہے وہ ہم بہت دیر سے کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہی پھر جلدی ہم سو جاتے ہیں تو ب ایسی جو ہمارے عادات ہیں کھانے پینے کے ان کو اگر ہم ٹھیک کریں گے تو ہماری صحت بگڑنے کے بجائے ٹھیک رہے گی اور یہی وجہ ا ہے کہ ہم شام کا کھانا پ کھا کے وہ بھی دیر سے کھا کر پھر جلدی سو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی جی جی انہوں نے فرمایا کہ کم سے کم کھانا کھانے کے بیچ میں اور سونے کے بیچ میں تین گھنٹوں کا ایک گیپ رہنا چ چاہیے تو ہاں فرق رہنا چاہیے جو کہ بالکل بھی نہیں کر پاتے ہاں تو یہی
وہ تو مطلب آج کل تو ہم رکھ ہی نہیں رہے آج کل جو ہمارا جو معمول ہے نا اگر ہم دیکھ دکھیں گے نا وہ بہت ہی زیادہ کیا ہو چکا ہے خراب ہو چکا ہے تو اس سلسلے اسے میں بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ مطلب ہماری جو بہت زیادہ تر جو زندگی ہے
جی ہاں
غیر معمولی مطلب چیزوں میں کھانے جیسے بہت ایسی چیزیں ہوتی جن میں مطلب جن میں جو وقت کی پابندی ہونی چاہیے بہت ضروری ہونی چاہیے پر ان میں ہم وہ وقت کی پابندی کرتے ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں وہ بہت غیر ضروری لگتی ہے ہاں مطلب ہاں آدت جیسی ہی کھانا جیسے شام کا کھ کھانا ہم گیارہ بجے کھاتے ہیں تو پھر سو جاتے بارہ بجے یا ساڑھے بارہ بجے دیر سے سوتے دیر سے اٹھتے پھر صبح وہ آج کل کی جو زندگی یہ بہت زیادہ وہ غیر حص مطلب اس پہ کوئی وہ حساب و کتاب زندگی
ہاں اسی لیے تو ہمیں صحت کے اتنے زیادہ مسائل سامنے آتے ہیں بہت سارے مسائل سے پیش ہونا پڑتا ہے
ہاں اسی لیے یہی تو ہمارے لیے یہی ہے نا آج کی جو یہی بات یہی ہے نا جی یہی تو اسی وجہ سے تو آج ہماری جو زندگی ہے وہ بہت ہی زیادہ
پھر انسان شکایتیں لگاتا ہے کہ ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے ہمیں یہ یہ کھانا نہیں بنتا ہے وہ کھانا نہیں بنتا ہے جب ہم نے ایساات میں آادات ہی رکھے ہیں کہ کہ ہم صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پ کھانا نہیں لیں گے
اچ
تو یہی چیز رکھتی ہے آپ کو پت پرسوں جب ہم وہاں پر تھے تو ڈیڈی اور میں ہم ایک جب ن ہم ستر بل میں ہی تھے جب ن میں ستر بل ت تو ڈیڈی اور میں ہم دونوں گئے تھے ایک ویلنیس کوچ کے بس تو انہوں نے ہمارا اسکین کیا تو پھر دیکھا کہ ہماری جسم میں فیٹ کتنا ہے چرب کتنی ہے
کتنی ہونی چاہیے اور کتنی ایک علاوہ ہے اسی طرح سے
کہاں پر گئے تھے آپ ہ اچھا وہ مطلب ٹیسٹ ویسٹ کرنے گئے تھے
جی، نہیں وہ ایک مشین- چین ہوتی ہے ان کے پاس تو وہ اسکین کرتے ہے اس سے- جسم کو وہاں سے ان کو ویٹ بھی پت چلتا ہے باڈی فیٹ بھی پت چلتا ہے بی ایم آر انڈس پ ان کو پتہ چلتا ہے سب چیزیں- تو انہوں نے یہی بات ہمیں سمجھائی انہوں نے- بولا کہ جب ماہ رمضان ہوتا ہے ماہ رمضان میں ہم روزا رکھتے- ت پورا دن اور ہم پورا دن فاقہ کر کے ہم تیاری کرتے ہیں اختیار میں- یہ چیز کھائیں گے یہ چیز کھائیں گے یہ چیز کھائیں گے- بہت ساری قسم- کہ ہمیں چیزیں ہوتی ہیں سامنے کھانے کے لیے بولا کہ اس- اس طرح سے ہم جب سو جاتے ہیں تو پوری رات ہم فاقہ ہی کرتے ہیں- صبح اٹھ کے، کرتے کیا ہے- بس چائے کے ٹکور جو ہمارے لیے- غلط تو ہمیں کرنا کیا چاہیے صبح ہمیں ایسے کھانا- ایسے کھانا کھانا چاہیے جو ہمیں توانائی بخش دے- تو پھر انہوں نے مجھے وہاں پر ایک دوائی- وہ دوائی نہیں تھی انہوں نے بولا یہ کوئی دوائی نہیں ہے کہ کوئی- ایسی چیز نہیں ہے بس یہ آپ کے کھانے کے بدلے آپ کو یوز- وز کرنا نیل ریپلیسمنٹ تو انہوں نے وہ ایک شیک- دیا تھا انہوں نے بولا جو ہی آپ صبح کی چائے چھوڑیں گے اور- یہ چیز اس کے بدلے اپ استعمال کریں گے تو اپ کو خود بخود- پتہ چلے گا کہ اپ کی جسم میں جو- ہے وہ با بک بک جائے گی تھکان جو آپ- کو محسوس ہوتی تھی کچھ کام کرنے کے بعد وہ بھی دور ہو جائے گی- آپ کو لگتا تھا صبح اٹھنے کے ٹائم پ میں نہ اٹھوں صبح- وہ اتنی تھکان-
ہاں تھکاوٹ ہوتی-
وہ چیز بھی آپ کو نہیں رہے گی اس سے کیوں- کیونکہ اس میں سارے وہ نیوٹریشنس ہے جو آپ- آپ کے جسم کو ضرورت ہے تندرست رکھنے کے لیے توانائی بخش- قزااہئی
ہاں
تو یہ ایک غذا ہے تو جو ہم آپ کو بول رہے-
ہاں- ہاں, صحیح- صحیح- ٹھیک اچھا تو کیا کیا تھااو شیف ہاں-
وہ- وہ حربا لائف ایک اسی کے پروڈکٹ- تو بائیس سو پچتر میں-
ٹھیک-
تو میں نے بولا جی ہاں میں نے ان کو پھر بولا میں اس ٹائم خود نہیں لے سک- سکتی ہوں تو ڈیڈی سے بات کروں گی ڈیڈی دیکھیں گی کیا کریں گے پھر ڈیڈی نے بولا تختی سے-
ٹیسٹ کتنے کا وہ مطلب کیا کیسا وہ ٹیسٹ کتنے کا کتنے لیے تھے-
فری میں کیا وہ وہ اسکین فری میں کیا انہوں نے-
وہ کہاں پر مطلب میرا اسکین بھی کریں گے اگر میں جاؤں گا وہاں-
ہاں اگر آپ بھی جائیں گے انہوں نے بولا ہم ہمارا مقصد ہے-
ہمم
جن کو ویٹ لاس کرنا ہے ہم ان کو ہیلپ کرتا ہے کہ ویٹ لاس کیسے کرنا جن کو گینین کرنا ہوگا ان کو بھی ہم سکھائیں گے جن کو انہوں نے بولا کہ آج کل ہمیں لائف اسٹائل بیمار جیسے تھائرائڈ ہے شوگر ہے کسی کو یا نا ڈائبٹیز ہے اسی طرح سے بلڈ پریشر یہ سب چیز ہم ہم آپ لوگ مدد کریں گے کہ آپ لوگ ان بیماریوں سے- کیسے خود کو بچا سکتے ہو انہوں نے بولا یہ بیماریاں کچھ- ٹائم چالیس یا تیس سال کے بعد ہم پر حملہ کرتے ہیں مگر ٹائمنگ- ہم ان کو کیسے روک- یں گی ان کو ہم اپنے آپ پر کیسے حاوی نہیں کرنے دیں گے اس چیز کے-
ٹھیک اچھا- اچھا وہ کہاں پر ہے وہ آبق میں کہاں پر
وہ ہبہ قدل میں ہے ویلنس کوچ ہاں وہ شاہابدین چاچو جانتے ہیں اس کی بیٹی نے مجھے وہاں پہ بلایا تھا
اچھا وہ وہی پر ہے وہ ان کی بیٹی اچھا ہاں وہ ماما بول رہی تھی کہ میں وہاں جاؤں ہاں وہ بول رہی تھی میں مجھے لگتا میں بھی جاؤں کیونکہ مجھے پتاہ کیا میں وہ فٹ پرسنج بول رہے تھے نا آپ وہ چیز میں دیکھ لیا تھا آپ نے جسم میں وہ کتنا ہے
انہوں نے بولا کہ جب آپ ہم سے یہ کوئی چیز لیں گے استعمال کر کے لیے کہ ہم نہیں بولیں گے آپ یہ چیز لے لو تو ہم نے آپ کو یہ چیز بیچ دی تو ہمارا کام ہو گیا انہوں نے بولا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ
ٹھیک
ہم سے جڑے رہنا ہے دو تین مہینے تک آپ کیا جو مقصد تھا وہ آپ کا مکمل ہو جائے گا جیسے کسی کو لوس کرنا ہے تو اس کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا دو تین مہنے اس چیز میں لگتے کسی کو پھر انہوں نے وہاں پر ہمیں کچھ تصویریں دکھائی اپنے لیپ ٹاپ سے کسی کا پینتالیس کسی کا تیس پچیس بیس اس طرح سے کسی کا ففٹی کسی کا فورٹی نائن اتنا ویٹ لاس ہو گیا تھا یہی چیز استعمال کرنے سے ہاں انہوں نے بولا ہم صبح کے ساڑھے چھ سے ساڑھے سات تک کلاس بھی دیتے ہیں زوم کلاس جس پر ہم سکھاتے ہیں کیسے ایگزرسائز کرنا ہے مطلب وہ ہمیں انوالو کر تے ہیں اس چیز کے ساتھ تو مجھے لگا تھا بہت اچھا پروگرام ہے تو بس میں نے بولا میں آ گئی آپ کے ساتھ جڑوں گی اس بار نہیں جڑ سکتی ہو بچوں کی وجہ سے جی
اچھا تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے چلیے ہمارا وقت بھی اختتام ہوتا ہے
جی بالکل صحیح اور تو ٹھیک ہے آپ اپنا خیال رکھیے گا ان شاء اللہ کل ملتے ہیں ٹھیک ہے جی جی بالکل
اللہ حافظ اللہ حافظ